وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں محترمہ آپ
جی جی میں بہترین ہوں آپ کیسے ہیں
ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعائیں ہیں
جی ماشاء اللہ اور آپ کے امی ابو کیسے ہیں
جی الحمد للہ شکریہ اللہ کا وہ بھی بہت خیریت سے ہیں آپ کے گھر پریوار میں سب کیسے ہیں
جی الحمد للہ سب سب بہت اچھے ہیں خیریت ہے سب کی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور سنائیے آج آپ کس بارے میں بات کرنا چاہیں گے جی
آج اپن جنگل کے بارے میں بات کریں
کس کے بارے میں
پیڑ پیڑ پودوں کے بارے میں
جی جی بہتر ہوگا کوئی دقت والی بات نہیں ہے بہترین
جی جی آپ فرمائیں
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ٹائم جو موسم چل رہا ہے
جی جی
تو اس موسم موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ موسم ایسا موسم ہے جو ہمارے خیال میں لگ بھگ لگ بھگ کچھ خا لوگوں کو ہی پسند ہوتا ہے
جی جی بہتر ہمے آپ
کیونکہ بارش کا موسم جو ہے وہ خاص طور پر کچھ خاص لوگوں کو ہی پسند آتا ہے کیونکہ بارش کا موسم سب کو پسند نہیں آتا ہے کیونک بارش میں یہ کیچڑ وغیرہ وغیرہ کی چیزیں جو آتی ہیں اس کارن سے لوگ بارش یہ موسم کو پسند نہیں کرتے ہیں ویسے اس موسم کی خاصیت یہ اس موسم کی خاصی یہ ہے کہ یہاں جنگلوں میں پیڑ پودوں کو کافی حد تک اچھی اور خوبصورت زندگی ملتی ہے کیونکہ انہیں مٹی میں مٹی میں ساتھ ساتھ پانی بھی ملتا ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جس وجہ سے انہیں پیدا ہونے کی روشنی ملتی ہے پیدا ہو ہیں نئے نئے نئے نئے پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں
جی جی ہریالیاں بہت اچھی لگتی ہیں پیڑ پودوں کو دیکھ کہ تازی تازی ہویں ملتی ہیں اپن آکسیجن اپن کو ملتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھڑتے ہیں آکسیجن آ کو ملتا ہے پیڑ پودے سے پیڑ پودے آج کی ڈیٹ میں کیا ہے شہروں کو شہروں میں پیڑ پودے کاٹ دیے گئے ہیں جس کے جس سے ا لوگوں کو بہت دقتیں ہو رہی ہیں لوگ آئے دن بیمار رہتے ہیں آئے دن لوگ بیمار رہتے ہیں ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں تو یہ سب نہیں ہونا تھا چاہیے لیکن شہر میں یہ بالکل بھی نہیں ہے دور دور جاؤ کہیں دور دور دور بھی اب پیڑ پودے ایسے کاٹنے لگے ہیں کہ جیسے کہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ یہ سراصر غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے
ہوں ہوں صحی فرمایا آپ نے بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ یہ ایسا موسم ہے اس میں آرام سے ہر چیز کو آرام سے کام کرنا چاہیے اور ہر چیز اس کو آرام سے ویسے آرام آرام سے بات کرنا چاہیے آپ کو بھی اور ہمیں بھی
جی جی صحیح جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جی جی کیونکہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈ ٹھنڈک آنے کے لیے یہ بارش جو ہوتی ہے وہ اکثر طور پر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے
گبب
جو یہ ماحول بنا ہوا ہے جو یہ بھینی بھینی مٹیوں کی خوشبو آتی ہے اس موسم میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس موسم میں کیا مست خوشبو میٹھی میٹھی بھینی بھینی سی خوشبویاں آتی ہیں پیڑ پودوں سے ایک پیاری پیاری کھلی کھلی خوشبوئیں آتی ہیں آپ نے ہمیشہ غور کیا ہوگا اپنے گھر میں بھی آپ اگر پیڑ پودے لگائے ہوں گے تو اس میں سے بھی ایک پیاری پیاری کوئی خوشبو بنی بنی خوشبو آتی ہوگی اور جو ہوائیں جو سرد ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈ ہوائیں چلتی ہے وہ ہمارے شریر کو ترو تازہ کرنے کے کام آتی ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اپنے اپ جی جی میں یہ بول رہی تھی کہ اپنے گھروں میں بھی پیڑ پودے لگانا چاہیے جسے آپ پیڑ پودے کو دیک کہ آپ کا دل خوش ہو ان کو دیکھ دیکھ کے اچھا لگتا ہے ان کی سیوا کرنی چاہیے صبح شام ان کو کھاد ڈالنا چاہیے پانی ڈالنا چاہیے جس سے پیڑ پودے میں اچھی تازگی بنی رہتی ہے اچھے اچھے پھول ملتے ہیں پھل ملتے ہیں پیڑ کے پھلوں کو توٹڑ کے کھانے میں ایک الگ ہی سکون ملتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے پیڑ پودوں کو پیڑ پودوں کو سب سے پہلے تو اس میں مٹی میں مٹی میں گڈھا کھود بڑھیا سے ایک پودے کو ایجاد کرتے ہیں پودے کو لگاتے ہیں جس سے کچھ سمے بعد یہ پانی پا کے دھیرے دھیرے پانی پا پ کہ وہ اپنے آکار کو بدلتے ہیں اپنے آکار سے دو گنے سے چار گنے چار گنے سے دس گنے اور ایک ایک بڑے درخت کا بڑے درخت کا آکار لے لیتے ہیں
جی جی صحیح س بھروایا آپ نے
کسی بھی مثال کے طور پر آپ کسی بھی چیز کا پیڑ لگائیے آم کا انگور کا جامن کا یا کسی جیسے ابھی اس اس موسم میں جامن خاص طور پر آتی ہے تو یہ بھی ایک طریقے کا پیڑ ہی تو ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے
تو اس پیڑ کو بنانے کے لیے بڑا بنانے کے لیے کھاد کی مٹی کی اور اچھے سے مشرن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارا پیڑ پانی پا کر اچھا بڑا ہو جائے اور ہمیں آسانی سے پھل دینا شروع کر سکے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جی ان سب سے جیسے پیڑ پودے سے ہمیں کچھ لابھ کچھ لابھ مل رہا ہے کچھ پروفٹ مل رہا ہے تو کچھ کانیا کچھ نقصان بھی ہیں اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی بہت ہے آپ نے بھی کبھی غور کیا ہو تو اس کے فائدے بھی ہے نقسان بھی ہیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جی کبھی کبھی پیڑ میں جو ہمارے پھل لگتے ہیں اس میں ا کیڑے بھی لگ جاتے ہیں اچھا مشرن اچھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی پیڑ پتیاں پھول جو بھی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے نکلتے ہیں وہ سب برجھا جاتے ہیں
جی اسی لیے جی جی میں نے غور کیا تھا کہ ہمیشہ ان کو پانی دیتے رہیے ان کی سیوا کرتے رہیے آ اگر ہم ان کی سیوا کریں گے تو وہ تبھی تو وہ پیڑ پودے ہم کو آکسیجن دیں گے تبھی تو وہ ہماری سیوا کریں گے اس لیے پیڑ پودے ہمی اپنے گھروں پہ لگائےیں گھر نہیں ہے تو اپنے چھتوں پہ لگیں نہیں تو اگل بگل کوئی کوئی مٹی ہو وہاں لگائے تو وہ تازی تازی ہوائیں دیتا جب گرمی رہ بہت زیادہ جب ہوائیں چلتی ہے تو یہ ہوا پیڑ کی کتنی تازگی دیتی ہے باڈی کو اسی لیے پیڑ پودے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آس پا پاس ہی رکھنا چاہیے
بالکل بالکل پیڑ پودے لگانے کا صحی سمے کیا ہوتا ہے صحی وقت کیا ہے پیڑ پودے لگانا اکثر شام شام کو لگانا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس ٹائم پہ اس وقت میں صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ ہوتی ہے شام کے کی ہلکی ہلکی ٹھڈک ہوتی ہے اور جو مٹی میں جو ہے نمی رہتی ہے تو اس وجہ سے اس پودے کو اتنی آسانی سے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے کہ وہ آسانی سے پڑتا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہنا چاہیے اور مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم صرف پھلوں کے لیے ہی پیڑ لگاتے ہیں ہم پودے لگاتے ہیں خوشبو کے لیے پھولوں کے کے لیے سبزیوں کے لیے اپنی روز مرہ کی زندگی جینے کے لیے بناتے ہیں جیسے مرچی ہے ٹماٹر ہے یہ سب چیزوں کے لیے ہم روز پیڑ پودے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں روز مرہ کے لیے کام آ سکے اور تازی تازی سبزیاں ہم روز کھا سکیں یہ کسی بھی طریقے کا ملاوٹ نہ ہو کسی بھی کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو کچھ بھی ہانی نہ ہو اس لیے ہم اپنے گھروں میں ہی یہ سب چھوٹے موٹے پودے اگاتے ہیں تاکہ ہمیں آرام سے انے اطمینان سے گھر بیٹھے ساری چیزوں کا انتظام فائدہ ملتا رہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھا بہت اچھا آپ سے سمجھ میں آ رہا ہے پیڑ پودوں کے بارے میں یہ لگتا ہے آپ کو پڑ پودے بہت زیادہ ہی پسند ہے
جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے چاہے کبھی کبھی قدرتی چیزوں کو پر دھیان لگانے سے نا زندگی بھی سنر جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس معاملے میں
جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
ہ جی جی تو جس طریقے سے اس کے فائدے ہیں اس کے کئی نقصان بھی ہیں
جی جی نقصان مجھے بتائیے آپ
جی جی اس کے نقصان کئی طرح سے ہیں جیسے مٹی میں کافی حد سے زیادہ پانی ڈال دینے سے اس پودے کی نمی جو ہے وہ روخ س جاتی ہے روک جانے سے اس روک جانے سے پودے میں نمی ختم ہوتی ہے جس کے کارن سے اس پ چھوٹے چھوٹے کیڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی جو پتیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے ان کیڑوں کو کھانے لگتی ہیں معافی چاہوں گا کیڑے پتیوں کو کھانے لگ جاتے ہیں اور اس اور اس پودے کا نام و نشان چ مٹ جاتا ہے کچھ دنوں میں وہ پودا مرجا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پھل ملتا ہے نہ پھول ملتا ہے تو ان سب کو بچانے کے لیے ہر چیز کا ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے ہر چیز کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اس طریقے اور وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے صبح اور شام کے وقت پانی دینا چاہیے انہیں ٹائم ٹائم پہ انہیں کھاد بیج ڈالنا چاہیے اور کھاد بیج میں جو ارورک پیدا ہوتے ہیں
جی جی آپ نے صحیح فرمایا جی آپ سے بات کر کے بہ بہت اچھا لگا پیڑوں کے بارے میں ماشاء اللہ آپ سے بہت اچھے اچ مجھے جانکاریاں ملی جو مجھے جانکاری نہیں بھی تھی ماشاء اللہ آپ سے گفت تو وہ کر کے مجھے پڑوں کے بارے میں بہت اچھی اچھی بات جاننے کو ملی آپ سے بہت اچھا لگا پیڑوں کے بارے میں سن کے اب میں ایسی ہی ایسا ہی پیڑ پودوں کے بارے میں فالو کرتی رہوں گی ہمیشہ پیڑ پہنچ د ہی لگانا چاہیے اور ہمیشہ اپنی زندگی کو خوش ہی رکھنا چاہیے
جی جی اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھا اور ہم نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور سیکھا بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ صرف آپ نے ہی ہم سے سیکھا ہم نے اور آپ نے نئی نئی نئی نئی باتیں کی کچھ چیزوں ہمیں جانکاری نہیں تھی وہ ہمیں جانکاری ہوئی کچھ چیزوں کی آپ کو جانکاری نہیں تھی آپ کی
جی جی جی جی صحب صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھا فرمایا پیڑ ہمیشہ زندگی کو بچاتا آج کل پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں یہ غلط کر رہے پیڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے دور شہروں میں تو پڑو کی کوئی نشانی ہی نہیں رہ گئی
بالکل آخری میں یہی کہوں گا کہ اگر پیڑ نہیں ہیں پیڑ پودے نہیں ہیں تو دنیا میں زندگی جینے کا کوئی سبب نہیں رہ گیا ہے زندگی میں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی اور ہمارا انت ہو جائے گا آخری پل آ جائے گا
جی جی صحیح
اسی سے اسی بات سے اس بات کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ آپ سے جلدی رابطہ کریں گے
جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ